ابائی جان السلام علیکم
رجب السلام بھائی جان اور بھائی جان کیسے
بھائی جان میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
جی اب
بھائی جان آپ کے وہاں سے شور آ رہا ہے اس کو ٹھیک کرو
زیادہ تیز آ رہا ہے
ہاں بھائی جان زیادہ تیز آ رہا ہے
اب ٹھیک ہے جی بالکل اور بھائی جان بتائیے کیسے ہیں گھر پریوار سب ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان سب ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ سبھی ٹھیک ہے
ہاں جی جی سبھی خیریت ہیں اور رحم ہے اللہ
ہاں چلیے وہ بھی ٹھیک ہے تو گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں بالکل بالکل تھوڑا جو ہے کھیل کے آئے تھے گیم اسپورٹس وغیرہ
ہاں ہاں
جی تو ایسا کیا ہوتا ہے نا کہ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں کچھ کام ہے نہیں تو پھر شریر جو ہے نا سستی اور موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے اس کارن جو ہے گھنٹے دو گھنٹے جو ہے کھیل لیتے ہیں
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کہ تو آپ نے بہت اچھا ٹاپک چنایا ہے تو ہم اسی پہ بات کرتے ہیں جو سپ ہم مطلب کہ سپورٹس کے بارے میں بات کریں گے سپورٹس ہماری لائف کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے ہر انسان کو کسی نہ کسی سپورٹس میں انٹرسٹیڈ ہوتا ہے مطلب کہ کچھ لوگ کرکٹ پسند کرتے ہیں کچھ لوگ فٹ بال پسند کرتے ہیں کچھ لوگ ہاکی پسند کرتے ہیں کچھ لوگ بیڈمنٹن پسند کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ والی بال کھیلنا پسند کرتے سپورٹس صرف ایک گیم نہیں ہے بلکہ ہمیں ہیلدی ایکٹو اور اسٹرانگ بناتا ہے آج کی بزی لائف میں لوگ زیادہ ٹائم موبائل ٹی وی اور سوشل میڈیا پر گزارتے ہیں اس وجہ سے فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو گئی ہے اس لیے سپورٹس کی امپورٹنس اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے سپورٹس ہمیں فٹ رکھتا ہے اور ہمیں لیزی ہونے سے بچاتا ہے ہے نا تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس پہ ہاں بائی جا
ج ان لوگوں نے انوں نے کھیلنا بند کر دیا ہے لوگ کیا ویڈیو گیمز کھیلنا ادک پسند کر رہے ہیں لیکن جیسے یہ ہے نا ویڈیو گیمس ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے اتنے جو ہے فائدے مند نہیں ہوتے ہیں کیونکہ یہ کیا ہے جو بیٹھے بیٹھے لوگ کھیل رہتے ہیں تو اس سے ہمارا شریر جو ہے سست سستی کا شکار ہو جاتا ہے اور شریر میں بیماریاں ہو جاتی ہیں کیونکہ دیکھیے جب تک جی جب تک فزیکل ایکٹیوٹی نہیں ہوگی تو پھر شریر جو ہے سوستھ کیسے رہے گا آپ نے دیکھا ہے نا جو جو بھی آؤٹ ڈور گیمس ہوتے ہیں کرکٹ ہے والی بال ہے تو اس میں تو محنت لگتی ہے لوگوں کا پسینہ رہتا ہے تو جی تو اس سے شریر نہ سوستھ رہتا ہے اور جو ہے کہ ہماری جو ہے کچھ بیماری بھی دور ہو جاتی ہیں ہمارا شری فٹ رہتا ہے تو ہمیں نا گیمس کے بجائے نا ہم کو جو ہے کرکٹ وغیرہ ایسی گیم کھیلنی چاہیے
ہاں ہاں آپ نے بہت ہی اچھی بات کہ تو اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے اب اگر آپ کو میں بتا دوں کہ سپورٹس بہت ہی ایک اچھا کام ہے ہمارے لیے ہمیں کام کے ساتھ ساتھ سپورٹس بھی کھیلنا چاہائے ہے نا
جی جی
تو اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو بتا دوں سپورٹس کھیلنے سے ہماری باڈی اسٹرانگ ہوتی ہے روز تھوڑا سا بھی گیم کھیلنے سے مسل اسٹرانگ ہوتے ہیں باڈی فلیکزبل رہتی ہے اور امیون امیونٹی بھی امپروو ہوتی ہے سپورٹ سے ہارٹ ہیلدی رہتا ہے اور اوبسٹی کا رسک بھی کام ہوتا ہے سپورٹ صرف باڈی کے لیے ہی نہیں مائنڈ کے لیے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں جب ہم سپورٹس کھیلتے ہیں تو اسٹریس کم ہو جاتا ہے اور مائنڈ فریش ہو جاتا ہے اگر کسی کا موڈ خراب ہو یا مطلب کہ وہ ٹینشن میں ہو تو تھوڑی مطلب کہ دیر سپورٹس کھیلنے سے اس کو بیٹر فیل ہوتا ہے نا
جی جی بالکل اور دیکھیے اس سے کیا ہوتا ہے جیسے جو بھی گیمس ہوتے ہیں نا آؤٹ ڈور گیمس ہوتے ہیں تو ان میں نا کھیلنے کے لیے جو ہے ادک بندوں- آوشکتا ہوتی ہے تو اس سے جو ہے نا یہ آپ- آپس میں جو ہے ہمارا بھائی چارہ بھی بڑھتا ہے کیونکہ ہم دیکھیے جب کھیلنے جاتے ہیں گھر سے باہر تو ہمیں کئی لوگ ملتے ہیں گاؤں کے گاؤں کے باہر کے- تو اس سے ہمارا جو ہے ان سے دوستی بھائی چارہ یہ بھی بڑھتا ہے-
ہاں بھائی چانس-
اور اس میں کیا ہوتا ہے دیکھیے ویڈیو گیم میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے- کے لیے بیٹھے رہتے ہیں اور وہ کھیلتے رہتے ہیں تو اس سے ہمارا صرف- جو ٹائم ضائع ہوتا ہے نہ تو ہمارے شریر کو کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ ہی ہم کسی- ک سے ملتے ہیں یہ جو ہے نا بہت ہی ہانیکارک ہے ہمارے لیے- ے تو جی-جی
ہاں بھجن تو اسی لیے ہمیں مطلب کہ اپنا خیال رکھنا چاہیے سپورٹس- دھیان دینا چاہیے تھوڑا بہت سپورٹس ہمیں ڈسپلن بھی سکھاتی ہے ہر گیم کو اپنا- اپنے رولس ہوتے ہیں- اور ہر پلیئر کو رولس کو فالو کرنا پڑتا ہے اسی طرح ہم- لائف میں بھی ڈسپلن سکھ سیکھتے ہیں مانک سپورٹس ہمیں ٹیم ورک- کا لیسن بھی دیتی ہے کرکٹ فٹ بال اور ہاکی جیسے گیمس میں ایک ٹیم مل کر- کام کرتی ہے اگر صرف ایک پلیئر اچھا ہو تو اور باقی ٹیم- اچھی نہ ہوود- تو ٹیم ہار جاتی ہے تو ٹیم کو جیتنے کے لیے سبھی کے سبھی پلیئرس اچھے ہونے چاہے- ٹیم ورک ہونا چاہیے ٹیم ہے تو ٹیم جیت سکتی ہے اس لیے سپورٹس ہمیں سیکھا- ہے کہ مل جل کر کام کیا جا سکتا ہے اور مل جل کر کام کرا- ضروری ہے ہے نا بھائی-
جی بالکل دیکھیے جو کام جو ہے مل جل کے کیا جاتا- وہ اکیلے نہیں کر سکتے ہیں کی دیکھیے مل جل کر کام کرنے سے نا کام جو ہے آس- آسان ہو جاتا ہے اور لوگوں کو پریشانی بھی نہیں ہوتی ہے اور کام جلدی بھی ہو جاتا ہے-
ہاں بائی جان-
جی اور دیکھیے اسپورٹس جو ہے نا ہمارے لیے بہت ہی مہتوپورن ہے- کیونکہ اس سے جو ہے ہمارا دیکھو شاریرک وکاس ہی نہیں بلکہ مانسک وکاس بھی ہو- ہے کیونکہ جب ہم کھیلتے ہیں تو ہمارے سوچنے سمجھنے کی چمتا جو ہے وہ- بروتی ہے دیکھیے مان لیجیے آپ کرکٹ کو دیکھ لیجیے تو جو بھی کرکٹ کھیلتا ہے- تو اور جو بھی فیلڈنگ کر- تو ان کا دھیان جو ہے نا ایک دم ایکتت رہتا ہے کیونکہ ان کا فوکس صرف جو ہے نا- بال پر رہتا ہے ان کو جو دھیان بھٹک- نہیں ہے کہیں بھی تو ہمیں جیسے لوگوں کو تناؤ ہوتا ہے کئی لوگوں کو تو اس سے بھی جو ہے راحت- ملتی ہے تناؤ ٹین بے چینی اس سے بھی لوگوں کو راحت ملتی ہے-
ہاں بھائی جان تو آپ نے بہت ہی اچھی بات کہ تو اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں بتا دوں- اور سپورٹ سحکرکاٹا- تو آپ کو آپ کا فیوریٹ کیا سپورٹس کیا ہے آپ کا فیوریٹ?
جی میں تو کرکٹ کھیلنا پسند کروں گ-
ہاں بھائی جان تو اگر میں آپ کو بتا دوں کہ ایک کرکٹ کیسے کھیلا جاتا ہے ایک کرکٹ- کرکٹ میں گیارہ پلیئرس ہوتے ہیں اس میں سے ایک- ایک تین پانچ چھ بیٹس مینس ہوتے ہیں تین چار بولرس ہوتے ہیں اور ایک دو تین- آل راؤنڈرس ہوتے ہیں جو بیٹنگ بھی کرتے ہیں جو بالنگ بھی کرتے ہیں جو بیٹنگ والے ہوتے ہیں تو اس اسی سے کرکٹ ایک جب گیارہ پلیئرس مل کر کھیلتے ہیں تو اس سے کہیں نہ کہیں ٹیم ورک بھی آ جاتا ہے تو بہت سی چیزیں اس سے ہوتی ہیں ہے نا
جی جی بالکل بالکل آپ نے جو ہے نا بالکل صحیح فرمایا ہے اور دیکھیے جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ گیمز جونا سبھی کو کھیلنے چاہیے کیوں اور ہمیں نا لوگوں اور جو بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان کو نا اچھے اچھے گیمز کھیلنے جو ہے نا صلاح دینی چاہیے اور ان کے لیے ہمیں ایسے مستقبل پریاس کرنی چاہیے جس سے وہ اپنے بھوشیہ میں تھوڑا سا جو ہے اننتی کر سکیں اور اپنے بھوشیہ کو سدھار سکیں ایسا
ہاں بھائی جان ہاں ہاں آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی
تم کون ہو
ہاں بھائی جان
سندوشم ال ہے
تو اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ڈیلی روٹین میں تھوڑا ٹائم سپورٹس کے لیے بھی ضرور نکالنا چاہے چاہے کرکٹ ہوپ فٹ بال ہو بیڈمنٹن ہو یا صرف رننگ اور واکنگ ہی کیوں نہ ہو ہر فزیکل ایکٹیویٹی میں ہمارے ہمارے لیے بہت ہی فائدے مند ہے تو آخر میں بس میں بھائی میرے بھائی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آخر میں مطلب کہہ سپورٹس میں چاہو گا کہ صحت ڈسپلین ٹیم ورک اور کانفیڈنس کا نام ہے تو سپورٹس ہمیں صرف ایک اچھا پلیئر نہیں بلکہ ایک اچھا اچھے انسان بھی بناتی ہے اس لیے ہمیں موبائل اور ٹی وی پر کم ٹائم اور سب اس پر زیادہ ٹائم دینا چاہیے ہیلدی باڈی ہیلدی مائنڈ اور سکسیسفل لائف کے لیے سپورٹ بہت ضروری ہے تو یہی ہے بھائی میرے بھائی آپ کچھ بتانا چاہیں گے
دیکھیے میں تو ویسے یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جیسے لوگ ہیں نا اپنی زندگی میں اپنے ہو گئے ہیں م ٹائم نہیں ملتا
بھائی جان تھوڑا اپنا فون کو کلوز رکھے اسے کم آواز آ رہی ہے
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کل لوگوں کو نا ٹم نہیں ملتا ہے
بائی جان فون کو اچھے سے رکھی وہاں سے آواز ہی نہیں آ رہی ہے
ہوا آ رہی ہے
ہاں ہاں اب آ رہی ہے
ارے میں یہ بول رہا ہوں کہ آج کل لوگوں کو نا اپنی زندگی میں نا بالکل ٹائم نہیں ہے لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہیں تو میں تو جیسے یہی کہنا چاہوں گا کہ اس میں سے مان لیجیے تھوڑا سا ٹائم ہمیں جو ہے اسپورٹس کے لیے نکالنا چاہیے
ہاں ہاں ہاں ہاں اب آواز آ رہی ہے
اسپورٹس کے لیے نکالنا چاہیے چاہے بل ہی آدھ گھنٹہ نکالو روز کا لیکن اسپورٹس کو جو ہے ہم خ ہمہیں دینا چاہیے-
ہاں-ہاں تو مل کہ اگر ہم دونوں نے اس پہ بات کی تو ہم- اور لوگوں تک بھی یہ بات پہنچائیں گے اس سے کیا ہوگا کہ اگر ہمیں پتہ ہے تو- دوسروں کو بھی پتا چلے گا ہمیں زیادہ سے زیادہ اسکولوں میں یا ٹیوشنوں میں یا سوسائٹی- میں اس پہ پروگرام رکھنے چاہیے- جس سے کیا ہوگا کہ مطلب کہ آگے بچوں کو بھی پتا- چلے گا وہ بھی کھیلیں گے تو اسے زیادہ سے زیادہ ہمارا ہی فائدہ ہوگا- ہیلدی مطلب کی جو بیماری ہے مطلب کہ لوگ بیمار پڑتے ہیں وہ بھی- دور رہیں گے وہ بھی کہیں نہ کہیں بیماری سے بچتے رہیں گے- ہمیں کامیاب ہونا ہے تو آگے والے بھی کامیاب- تو خدا حافظ اللہ حافظ اوکے بھائے-
جی-